وعلیکم السلام السلام علیکم ہاں اچھا ج آپ ٹھیک ہو شکر اللہقاں سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے بتائیے آپ کے گھر پ سب ٹھیک ہے جی چاہ آپ نے چاہ
ہاں ہاں میں نے بھی چائے پی نہیں نہیں ابھی نہیں پی میں نے میں چائے بنا رہی تھی
اچھا کی کرنا بنا کے
وہ میں نے کب کی ختم کی
نا میں ایک بات سوچ رہا تھا ابھی ہم کسی موضوع پہ بات کریں
ارے نہیں
کیونکہ وہ بات بھی ہم نے بہت کیا ہم بس ا بتا رہے کھانا کھایا چائے پ اور ونٹر سمر ویکیشن پہ بات کر رہے بعس
نہیںر ل م میں بتاؤں گ نا آپ ٹھیک ہے
چلیے ویسے آپ ہی بتائے آج کوئی ٹاپک
ھم ھم
جی
کیوں آپ کو کوئی موزوع ہی نہیں ہے آج
کوئی اچھا سا ٹاپک بتائیے آپ یہب
ہ چلے کوئی بات نہیں میں بھی بتاؤں گی
جیسے نا مطلب بہت کچھ سیکھنے کو ملاے جیسے یہ
ہاں جیسے آج کل ہر طرف آن لائن تعلیم کا ذکر ہو رہا ہے تمہارا اس بارے میں کچھ خیال ہے
آن لائن تعلیم ہاں بالکل ٹھیک کہا تم نے آن لائن تعلیم نے تعلیمی نظام کو ایک بڑی تبدیلی پیدا کر کی ہے آج دنیا کے لاکھ کو اسٹوڈینٹس انٹرنیٹ کے ذریعے گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر رہے ہیں
ہاں ہاں مجھے بھی لگتا ہے کہ آن لائن تعلیمیں سیکھنے کا طریقوں کو بہت آسان بنا دیا ہے پہلے کسی کورس کے لیے دور شہر جانا پڑتا تھا لیکن اب موبائل یا لیپ ٹاپ کے ذریعے
ہر قسم کی تعلیم حاصل کی جا سکتی ہے
جی ہاں آن لائن تعلیم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی سہولت کے مطابق وقت کا انتخاب کر سکتا ہے اگر کوئی اسٹوڈینٹ کسی وجہ سے اسکول یا کالج نہیں جا سکتا تو وہ آن لائن کلاسز اٹینڈ کر سکتا ہے
یہ بات بالکل درست ہے کورونا کے دوران بھی ان لائن تعلیم نے بہت اہم کردار ادا کیا تھا اگر آن لائن کلاسز میں نہ ہوتی تو بہت سے اسٹوڈینٹس کی تعلیم متاثر ہو جاتی
جی میں بھی اسی بات سے متفق ہوں جب اسکولس اور یونیورسٹیز بند ہو گئی تھی تو تب ٹیچر اور اسٹوڈینٹس نے انٹرنیٹ کے ذریعے تعلیمی سلسلہ جاری رکھا یہ آن لائن تعلیم کی کامیابی کی واضح ہے مثال
تمہیں پتاہ ہے مجھے تمہیت ایک بات بولنی تھی
جی جی
لیکن میں بولوں گی اب باد میں آرام سے ٹھیک ہے
ہاں چیٹ
چلیے تمہارے خیال میں آن لائن تعلیم کے اور کیا فائدے ہیں
اس کے بہت سے فائدے ہیں سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس کو سفر پر وقت پر اور پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا دوسرا دنیا بھر کے مشہور ٹیچرس اور انسٹیٹیوشنس کے لیکچر گھر بیٹھے دیکھے جا سکتے ہیں تیسرا ریکارڈیڈ لیکچرس کو بار بار دیکھ کر مشکل ٹاپک کو آسانی سے سمجھ آ سکتا ویسے آپ نے بتایا تھا کہ میں چیٹ کچھ
ہاں ہاں میں نے بتایا لیکن ہم اس میں شام کو کچھ بات کرنے کے لیے ہو نہیں میں آپ شام کو وہ بتاؤں گی آرام سے
نہ پھر بول بتائیے نا آپ کیوں نہیں ہوگے پھر جب بات کرتے ہیں تو خود بخود بات آتی ہے
وہ ایک اسٹوری ہے
کس اتنا بتائیے ہی بس چیت پہ کس مطلب نہ کون سی اسٹوری
کہے بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے مجھے یاد ہے جب مجھے مشکل سائنس چیپٹر سمجھنے میں دقت آ رہی تھی تو میں نے آن لائن ویڈیو لیکچرس دیکے اور میری سمجھ میں سب کچھ آ گیا
اس لیے آن لائن پلیٹ فارم اسٹوڈنٹس کے لیے بہت مفید ثابت ہو رہی ہے آج کل ہر سبجیکٹ کے ذریعے لیکچر انٹرنیٹ پر موجود ہے
جی جی بالکل لیکن کیا آن لائن
ہیلو جی جی ہاں ہر
اس کی سٹوری میں بتاؤں گی بعد میں ٹھیک ہے
اور شام کو
ہاں ہاں
جی ہاں ہر چیز کے فائدے اور نقصانات دونوں ہوتے ہیں آن لائن آپ کو پتا ہے اگر آپ یہ بات بولتی نا یہاں پہ
ہاں
قسم سے جنگ اٹھتا مطلب نا سید ہے وار تھری
ورنہ کیا
آن لائن تعلیم کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اسٹوڈینٹس اور ٹیچرز کے درمیان روبرو رابطہ قائم ہوتا ہے
اچ
کلاس روم کے ماحول اور دوستی کا جذبہ آن لائن کلاسز میں کم مشہور ہوتا ہے
مجھے بتاؤ جب کھانسی بہت زیادہ آتی ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو خشک کا کھانسی
ہاں
اس کے لیے کیا دوائی ہے آپ کے پاس
میرے پاس
ہاں
آپ‌ نا میری نانی سے رابطہ کیجیے
کیوں اپ کو نہیں پتہ ہے
نہ نہ مجھے نہیں پتہ ہے سوری
اچھا میں نے بھی محسوس کیا ہے اسکول میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھنا اور ٹیچر سے فورن سوال پوچھنا زیادہ آسان لگتا ہے آپ کو پتہ ہے ہمیں گھر میں مہمان آئے
ابھی
ہاں نیچے ہے میں اوپر ہوں لیکن اپنے روم میں
کرے کرے جلدی ختم
جی نہیں میں اس کے بعد بھی کروں گی میں ایک نظر دوں گی نیچے بس
جی جی بالکل آن لائن کلا کلاسز میں کبھی کبھی انٹرنیٹ کی خبریں بھی مثال پیدا کرتی ہیں اگر کنیکشن سلو ہو تو لیکچر سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے
یہ مسئلہ خاص طور پر دیہاتی علاقوں میں زیادہ ہوتا ہے جہاں انٹرنیٹ کی سہولیت مکمل طور پر دستیاب نہیں ہوتی جیسے یہاں پر ہے جیسے یہاں پر
جی جی صحیح کہا اسی وجہ سے کچھ اسٹوڈنٹس آن لائن تعلیم کے فائدوں سے پوری طرح مفاد متفق نہیں ہو پاتے
ایک اور بات جو میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ آن لائن تعلیم میں سٹوڈنٹس کو کچھ زیادہ ذمہ دار بننا پڑتا آپ کو پتا اب اس کے بعد کیا کام کرنا آپ جم جانا
مجھے کہاں جانا ہے آج جم
کیوں
بتایا تو ابھی مجھے ماسی کے ساتھ جانا ہے
کتنے بجے
میں یہیں جاؤں گا کوئی ساڑھے ساتھ
اچھا اچھا چلو پھر تو ہم اچھے سے اسکول کے کام کر سکتے ہیں
جی ہاں آرام سے
چلو پھر کوئی مسئلہ نہیں
جی جی
بتائے
ہاں بالکل کلاس رومز میں ٹیچر ہر وقت نگرانی کرتا ہے لیکن آن لائن تعلیم میں اسٹوڈنٹس کو خود اپنی پڑھائی پر توجہ دینی ہوتی ہے اگر وہ سستی کرتے ہیں تو نقصان اسی کا ہوتا ہے
یعنی آن لائن تعلیم صرف ڈسپلن بھی سکھاتی ہے
جی ہاں جو اسٹوڈنٹس اپنے وقت کو منظم رکھنا سیکھ لیتا ہے وہ آن لائن تعلیم سے بہت زیادہ فائدہ فائدہ اٹھاتا ہے
فائدہ تمہارے خیال میں مستقبل میں آن لائن تعلیم کا کیا مقام ہے
میرے خیال نے مستقبل میں آن لائن تعلیم اور زیادہ مقبول ہوگی ٹیکنالوجی روز بہ روز ترقی کر رہی ہے اور نئے نئے ڈیجیٹل ٹولز تعلیم کو بہتر بنا رہے ہیں
آپ کو پتا ہے میرے بھائی نے ابھی فون لایا نا
ہ
مجھے فون ڈاؤن ہوا اس نے لے نا مجھ سے ہی چارجر اب
جی
اس کو ہے نا اب نیا ہی چارجر
جی جی
میں نے اسی کو فون چارج پہ رکھا ہے
اسی پہ
اسی چارجر کو
ہےتو اچھی بات ہے ابھی مجھے سننا ہے کچھ انکاؤنٹر ہوا ہے وہاں پہ
آپ کا بھائی سیدھے مار دے گا تجھے
ورنہ کیا ہے
مطلب کیا اس نے ابھی فون لایا چارجر لایا اور آپ نے فون چارج پہ رکھا واو
یہ کتنا یہ کتنا تیز چارجر ہے میں نے فورٹی نائن تھا ففٹی ون ہو گیا
کتنا تھا
فورٹی نائن جب میں نے ابھی نا ابھی بتایا ابھی ففٹی ون ہو گیا
اچھا ٹھیک ٹھیک بالکل جی بالکل اے آئی کی مدد سے اسٹوڈنٹس کو ان کی ضرورت کے مطابق رہنمائی مل سکتی ہے اس سے تعلیم اور زیادہ موثر ہو جائیں گی
لیکن کیا تم سمجھتے ہو کہ آن لائن تعلیم روایتی اسکولس اور کالج کی جگہ لے لے گی
ہاں میرے خیال میں پوری طرح نہیں اسکول اور کالج صرف کتاب علم نہیں دیتی بلکہ اخلاق ڈسپلن ٹیم ورک اور سماجی روی یہ بھی سکھاتی آن لائن تعلیم ان تمام چیزوں کا مکمل بدل نہیں بن سکتی
بلکہ اپ نے نوٹس کیا کہ آپ کا والا نا وہ کام چھوٹا ہوتا ہے میرا والا بڑا
کون سا کام
یہی نا جیسے کہ یہ جب جو میں بتاتی ہوں وہ چھوٹا ہے اور جو تم بتاتے ہو وہ بڑا ہے
کون سا کام
یہی نا میرے خیال میں جوب تم نے ابھی بتایا میرے خیال میں پوری طرح پیرانہ پیرا لائن لیکن ہے نا لیکن میں نے آج دیکھا مجھے بھی لگا میں کیوں اتنا بولتی ہوں آج تمہیں بولنا پڑا ہے
جی جی
آج میں تیرہ والا پڑ رہی ہوں نا
دیسی
میں بھی اسی رائے رکھتی ہوں دونوں نظام مل کر بہتر نتائج دے سخ
جی ہاں اس بلینڈ لرننگ کہا جاتا ہے جہاں کلاس روم اور آن لائن لرننگ دونوں کو ملا کر استعمال کیا جاتا ہے
یہ طریقہ اسٹوڈینٹس کے لیے بہت مفید لگتا ہے اس سے وہ کلاس رومس کی رہنمائی بھی حاصل کر اور آن لائن ریسورس کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں
بالکل آج کل بہت سے اسکولس اور یونیورسٹیز اسی ماڈل کو اپنا رہے ہیں
جی چلو اب ابھی کال نہیں کرنا تھوڑے مطلب میں وہاں سے آؤں گی
جی اترو آپ جلدی جلدی نیچے
مجھے دو منٹ لگ گے
اوکے اوکے چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ